ہیلو السلام علیکم ویکم ولیکم السلام
اور فرمایا کیا کر رہی تھھی آپ
بس یونیں بیٹھے ہوئے تھے آپ کا ذکر ہوا ہم نے سوچا چلیے آپ سے بات کر لی جائے تھوڑی
بالکل اور فرمائیے آپ کا ناشتہ ہو گیا
جی ہاں سب ہو چکا ہے اب صرف کھانے کی تیاریاں چل رہی ہیں امی ہیں کچن میں پکا رہی ہیں وہ کھانا ای سو
بالکل ہمارے بالکل ہمارے امی بھی کھانا بنا رہی ہے یہ گرمی میں ایسا ہے کہ جلدی کھانا وانا بنا کے فری ہو جاتا
جی وہ تو ہے ہی گرمی اب گرمی اتنی پڑھ رہی ہے کہ کیا ہی کریں کہ مطلب انسان سے کچھ ہوا ہی نہیں جا رہا ہے بالکل بھی
بالکل اس لیے تو کچن وغیرہ میں جانے کا من ہی نہیں کرتا ہے آٹھ ساھے سات بجے تک کھانا وانا بنا کے فری ہو جانا چاہیے جوب کچن میں کھانا بناتے سمے کتنی گرمی دیتی ہے
جی وہی تو
ہوں
اتنی مطلب اتنی تکلیف ہو رہی ہے اب گرمی اتنی بڑ رہی ہے کہ کیا ہی بتائیں
کل اب تو بارش کا ہی راحت ہے اب بارش آئے گی تھوڑا سب کو ٹھنڈک
تو ابھی بارش بھی موسم کبھی اتنا خراب ہو جاتا ہے اب کبھی بارش گرنے لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بھی اتنی امس پڑتی ہے کہ اس میں تو اور زیادہ راہ ہی نہیں جاتا کہیں بار
ایک تو ٹھنڈیا کے موسم ہی ٹھیک لگتی ہے ہم کو
جی جی
کیونکہ ایک بار بارش شروع ہوئی نا تو چار مہیین تک لگاتار بارش ہی رہے گی پھر ہم دھوپ کا انتظار کریں گے کب دھوپ وغیرہ ہو
جی وہی اب سمجھ ہی نہیں آتا ہے موسم کی موسم اتنی بیکار ہو جائے رہ گ تکلیف ہی تکلیف ہے جہاں دیکھو کہیں نہ انسان باہر رہ پا رہا ہے نہ ڈھنگ سے گھر میں رہ پا رہا
بالکل تو ٹھنڈی کا ٹائم ہی ہمیں ٹھیک لگتا ہے ہمارے یہاں پہ زیادہ ٹھنڈ نہیں پڑتی ہے تو صبح صبح اور رات کے ٹائم پ تھوڑی موی ٹھنڈ لگتی ہے پھر باقی سب نارملی ہی رہتا ہے جیسے باقیوں کے ٹائم پر رہتا ہے اتنی تیز دھوپ وغیرہ رہتی ٹھنڈ بھی نہیں پڑتی ہمارے یہاں تو گ ٹھنڈی کا ٹائم پ ہمارے یہاں پہ تھوڑی اچھی لگتی ہے بارش کے ٹائم پہ چار مہینے تک چار مہینہ تک لگاتار ہی بارش رہے گی پھر دھوپ کا انتظار کریں گے کب دھوپ ملے گ کپڑے وغیرہ بھی سوکھنے میں اتنی تکلیفیں ہوتی ہے کام وغیرہ میں بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے
اب کپڑے وغیرہ سوکھتے نہیں ہیں تو پھر انسان نہائے تو پہنے کیا آدھاپ کپڑے دیکھ کر ہی آدھا انسان کے دماغ میں ایک دم تکلیف ہو جاتی کہ کیا ہی کریں اب دیکھ کے
بالکل اور کام وغیرہ کر
منے گ لیے بھی ن تک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے
بالکل اس کپڑے وغیرہ بھی سوکھتے نہیں اس میں سے بھی مہک جیسے آنے لگ جاتے کام وغیرہ کرنے میں بھی بڑی تکلیفیں ہوتی ت بارشوں کے ٹائم پر
پھر وہ دھلہے بھی لگتے ہیں پھر وہ دھلہے کپڑے بھی لگتے ہیں یہ دھلے ہی نہیں ہے وہ
بالکل تو گرمیوں گ بالکل اس طرح تو ہماری امی واشنگ مشین میں دھوتی ہے اور کمفرٹ وغیرہ جو چیزیں آتی ہیں جیس سے خوشبو آتی ہے وہ ڈال دیتی ہے بارش کے ٹائپ پہ تو وہی استعمال کرتے ہیں
ا واشنگ مشین میں پھر کیا ہے اس میں نا سوکھ سکھ جاتا ہے تو پھر وہ آپ ہوے میں بھی ڈال دیں گے جیسے ہم ہوے میں بھی ڈال دیں گے تو اچھے سے سوکھ جاتے ہیں
ہاں ہاں بالکل وہ تو سوکھ کے ہی ن کرلتا ہی ہے پھر تھوڑا پنکھے پ ڈال دو نا تو پھر پہن سکتے ہو
پھر وہی ایسا ہی ہوتا ہے پھر ہاتھ سے دھونے پہ تو اور ساری تکلیف ہو جاتی ہے انسان ہاتھ سے دھوئے اس کے بعد اس کو سکھائے پھر وہ دو دو تین تین دن تک سوکھتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی
کپڑے ہاتھ سے دھوولے رہتے تو ا میں جیسے اور گند جیسی بدبو بھی آنے لگی جات
ہاں اگر رکھ دو تو اگر رکھ دو تو پھر گیلے گیلے رہتے تو اس میں عجیب سی اس میں سے سگنداانی لگ جاتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اسی لیے دیکھا جائے تو گرمی بھی بھی تکلیف ہوتی ہے
بارش میں بھی تکلیف ہوتی ہے ہمیں تو سب سے زیادہ ٹھنڈ کا موسم ہی ہے بس پسند ہے مطلب اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے بھلے ہی ہم اس میں سویٹر پہن کے ٹوپیاں پہن کے جیکٹ پہن کے گھوم لیں گے باہر لیکن وہی ہم کو اچھا لگ ا
ہمارے یہاں پرہ تو اتنی ٹھنڈ بھی نہیں پڑتی ہے کہ ہم اتنے موٹے موٹے سویٹر پہنے اور کمر وغیرہ ل لائے اتنی ٹھنڈ بھی نہیں پڑتی ہم ہم بھی دعا کرتے کہ ہمارے یہاں پہ بھی اتنی اتنی ٹھنڈ پڑے کہ گرم گرم کپڑے وغیرہ پہنے ب تو
ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے نا کہ گرمی بھی اترنی پڑے گی اور ٹھنڈ بھی اتنی پڑے گی مطلب دونوں چیز برابر ہی پڑتی ہے گرمی وغیرہ پڑے گی تو بھی خوب زیادہ پڑتی ہے اور ٹھنڈ بھی پڑے گا تو وہ بھی خوب زیادہ پڑتی ہے
بالکل ہمارے یہاں پر گرمی تو بہت زیادہ ہی پڑتی ہے پر ٹھنڈ اتنی نہیں لگتی ہے ن جیسا تھوڑا موٹا جب ٹھنڈ رہتا ہے ویسے ہی رہتا ہے اتنی بھی ٹھنڈ نہیں رہتی کہ گھر میں اتنے موٹے موٹے سویٹر وغیرہ پہنے
ہمارے یہاں پر تو ایسے ہی رہے گا اتنی ٹھنڈ پڑتی ہے کہ سویٹر ٹر موجے ٹوپی سب کچھ ہمیں گھر میں ہی پہننا پڑ جاتا ہے
کتنا اچھا لگتا ہے
اب پھر اس میں بھی ٹھنڈ میں بھی کیا ہوتی ہے نا پھر جلدی طبیعت وغیرہ خراب ہو جاتی ہے تھوڑی اس میں بھی ٹھنڈ لگ جاتی تو پھر پانی میں اگر زیادہ کام کر لیے یا پانی وغیرہ میں زیادہ رہ لیے تو
بالکل پھر ٹھنڈیوں کے ٹائم پہ کام کرنے کی بھی اچھا نہیں ہوتی
جی اس میں بھی شریر تھوڑا ہاں شریر تھوڑا آلسی ہو جاتا ہے کہ کہ انسان پھر اٹھنے کا ہی من نہیں کر پاتا ہے
بالکل صبح صبح تو اسکولوں جانے میں بھی بچے بچوں کو اتنی آلس آتی اٹھتے بھی نہیں ہے
باہر اتنا کوہرا رہتا ہے پورا اس اس کی باہر جاتے ہی اتنی ٹھنڈ پڑتی ہے اور گاڑی وغیرہ میں جانے میں اور زیادہ ہوا لگتی ہے
بالکل اسی لیے صبح صبح ٹھنڈ تو ہمارے یہاں پ رہتی ہے پر اتنی بھی نہیں رہتی پھر بعد میں دھیرے دھیرے جیسا ہی سمے بیتتا ہے تو ویسے ٹھنڈی بھی غائب ہو جاتی ہے
نہیں ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے مطلب اپ دن بھر دن بھر بھی آپ کو سیم ہی لگے گا رات میں تو اور زیادہ ٹھنڈ پڑ جائے گی سویرے سویرے تو اور زیادی رہتی
بالکل ہمارے یہاں ب موسم تو ٹھنڈ ہمارے یہاں پس اتنی نہیں پڑتی ہم تو پنکھا چالو کر کے بھی سوتے ہی ہے
ہمارے یہاں تو پورے ٹھنڈ بھر پنکھا چالو بھی نہیں ہوگا بالکل بھی اور کولر تو بھول ہی جاؤ پھر اب وہ تو اور زیادہ بالکل چالو نہیں ہونا ہے مطلب وہ چار پانچ مہینے پڑے رہ جاتے تا
بالکل ہمارے گاؤں وغیرہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہاں پہ بھی بہت ٹھنڈ پڑتی ہے تو جتنی بھی ٹھنڈ رہتی ہے نا دھوپ بھی نہیں اگتی اور پنکھا بھی نہیں چالو رہتا پورا پورا ٹھنڈ پنکھا بند بھی رہتا ہے
اب ٹھنڈ ہی اتنی پڑتی ہے
بالکل اس ٹائم پہ تو ایسا رہتا ہے کہ ٹھنڈ کے ٹائم پہ لائٹ بھی نہیں جاتی ہے گاؤوں میں اور جیسے ایسے گرمیوں کا ٹائم آتا ت نا تو لائٹ وغیرہ اتنی چلی جاتیھانے کھانے کا سم ہوا سونے کا سم ہو تو ویسی ہی لائٹ
رات رات بھر لائٹ گول رہنا ابھی بھی ہمارے یہاں پر ہوا چلنا تھوڑا سا چالو ہوتا ہے میں تھوڑی سی ہوا چلنی ہے اور باہر لائٹ گول ہو جاتی ہے
ایسا ہی ہوتا ہے ایسا لگتا ہے ان کو پتا رہتا
جی اور بند بھی کرتے ہیں تو پھر پھر ایک ایک گھنٹے تک لائٹ نہیں آتی ایسی بند رہے گی پھر وہ
بالکل کئی جگہ پر گرمیوں کے ٹائم پر بھی لائٹ وغیرہ کی سمسیا بہت زیادہ آ جاتی ہے پر ہمارے یہاں پ اس کی کوئی سمسیا نہیں رتے کیونکہ ہم جس ایریا میں رہتے ن وہاں پہ پورا انڈسٹریل ایریا ہے پورا کمپنی کم پ تو لائٹ وغیرہ کے جانے کا کوئی دقتتی نہیں ہوتی ہے
ہاں تو پھر تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اتنی ہمارے یہاں پر بھی بہت کمی ہوتی ہے پر ہوتی ہے جیسے ہوا پانی چلنے لگا تو پھر اس کے بعد تو لائٹ بہت جلدی گول کر دیتے ہیں
بالکل تو یہ سب کی تو تکلیفیں نہیں ہوتی ب گرمی تو بہت ہی پڑتی ہے گرمی تو ہر دیکھا جائے تو ہر جگہ بہت گرمی ہے اور اس اور اس سال تو ک زیاد ہی گرمی ہے
اس سال کچھ زیاد ہی گرمی پڑی ہے مطلب ابھی تک اتنے ٹیمپریچر ہائی رہ رہے ہیں مطلب گرمی امس اتنی پڑ رہی ہے کہ ابھی موودھ ہو کر آؤ گے پھر ابھی پورے فیس میں آئل آ جاتا ہے پسینہ پسینہ ہو جاتا
بالکل جیسے نہا نکلو گے نا تو اور گرمی لگنے لگ جاتی
جی ایسا لگے گا کہ نہا کے نکلے کیوں باتھ روم میں ہی رہ جاتے ہیں وہیں اور نہا لیتے ہیں ہمارے یہاں پر تو ہماری ا امی ہے ہمارے ابو ہے مطلب سب دو دو تین تین بار ان کا نہانا ہو جاتا ہے گرمی میں ان کو تو اور برداشت نہیں ہوتی ہے بالکل بھی
بالکل اور کئی جگہ پر دیکھا جائے تو گرمیوں کے ٹائم پہ پانی کی بھی سمسیایں ہو جاتی ہے
جی وہ تو ہے ہی پانی کی سمسیا تو بہت ہوتی ہے گرمیوں کے کیونکہ ندی نالے جو رہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں نا سوکھ جاتے ہیں زیادہ
بکل جگہ نا سب بالکل شہروں کے میں دیکھا جائے تو پانی کی سمسیا بھی ہو جاتی ہے نا گرمیوں جیسی گرمیاں آنے لگ جاتی ہیں پانی کی سمسیا شروع تو دیکھا جائے تو دو ٹائم کر دیتے صبح پانی آتی ہے اور ایک شاند کو بالکل ہر دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ تکلیفی ہے
اب کیا کرے موسم بھی تو تو آنا جانا رہتا ہی ہے کچھ نہ کچھ ہم موسم کو تو بدل نہیں سکتے ہیں
بالکل ابھی دیکھا جائے تو کئی جگہ پر بارش وغیرہ بھی ہوئی ہو
جی پر بارش ہونے پر نا اور شادی عمس ما ہو جاتی ہے کہیں کہیں پر توب جہاں پہ جادی ہو رہی ہے وہاں تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا
بالکل کہہ رہے تھے کہ ایک ایک دو تین یا ایک دن تک بارش ہوتی ہے نہ تو تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہمارے یہاں پہ بھی کچھ دن پہلے بارش ہوتی تھی صرف پانچ پانچ منٹ کے لیے
ہاں تو پھر ویسے تو اور عمرس ہوتا ہے ہے
بالکل چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
چلیے پھر آپ فری رہیں گی تو کریے گا کال
بالکل
اللہ حافظ
اللہ حافظ